یہ اواز ا رہی ہے اپ کو
جی ا رہی ہے السلام علیکم
وعلیکم السلام اور بتائیے گھر میں سب کیسے ہیں ہاں میں تو ٹھیک ہوں
جی اللہ کا شکر ہے اپ بتائیں اپ کے گھر میں کیسے ہیں سب
ہم میرے گھر میں بھی ٹھیک ہے ا ا اور ہاں ابو ہمیشہ کہتے ہیں کہ گھر کا نظام ٹھیک ہو سب
جی
امی کچن میں ہے اور وہ نماز کے لیے کے بعد ریسٹ کر رہے ہیں
ماشاء اللہ ہماری فیملی کا روٹین کافی ڈسپلن لگتا ہے
ہاں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ گھر کا نظام ٹھیک ہو سب کام اسان ہو جاتی ہے سے اگر گھر کا نظام ٹھیک ہوتا ہے تو
وہ بالکل صحیح کہتے ہیں میرے گھر میں بھی امی صبح سب کو جلدی کھ دیتی ہیں اور نماز پڑھنے کو بولتے تی ہے نماز پڑا کرو نماز قائم بولتی رہتی ہیں وہ اٹھاتی رہتی ہیں ہر روز
اچھا
جی ہیلو
اور تمہارے گھر میں کتنے ممبر ہیں
ہم پانچ لوگ ہیں امی ابو ایک چھوٹا بھائی ایک بہن اور میں
اچھا میری فیملی میں بھی پانچ لوگ ہیں دو بہن دو بہنے ہیں اور میں سب سے بڑی ہوں
تو پھر تم پر زیادہ ذمہ داری ہوتی ہوگی ہے نا
ہاں کبھی کبھی چھوٹی بہن کی پڑھائی بھی دیکھنی پڑتی ہے ذمہ داریاں تو ہیں ہی گھر کے کاموں کی
ہاں تو یہ تو اچھی بات ہے نا گھر میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ضروری ہوتا ہے
جی بالکل اپ لوگ ویکینڈ پر ساتھ بیٹھتے ہیں
میرے ابو ہمیشہ فیملی ٹائم کی امپورٹینس بتاتے ہیں
ہم یہ اچھی بات ہے اور ساتھ میں بیٹھنا بھی چاہیے ساتھ میں بیٹھتے ہیں ہوں
ہاں اس اب ویکینڈ والا کوشن آئے
سیٹرڈے رات سٹرڈے
سٹرڈے رات کو سب مل کر ڈنر کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں
اچھا اچھا واہ ہمارے یہاں سنڈے کو چائے کے ساتھ فیملی کا ٹائم بیتتا ہے
ہماری امی کی اسپیشل چائے مسوع پھر تو
ہاں سب رشتے دار بھی تعریف کرتے ہیں امی کے چائے کی بلکہ امی تو کھانا بھی بہت اچھا بناتی ہیں اور چائے بھی
اچھا کب کھلا رہے ہو
جی جب آپ چاہیں آپ ایک بار بس بتا دیں کیا آپ آ رہے ہیں تو ہم کہہ دیں گے امی سے
انشاء اللہ انشاء اللہ بتا دوں گا فیملی میں سب سے زیادہ کس سے بات کرتی ہو آپ
فیملی میں تو میں سب سے زیادہ امی سے ان سے ہر بات شیئر کر لیتی ہوں
یہ بہت اچھی بات ہے میں بھی اپنے ابو سے ہمیشہ مشورہ لیتا رہتا ہوں
ہوں گھر والوں کی ایڈوائس اکثر صحیح ہوتی ہے تو ہمیں انہیں لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے جو ہمیں اچھی صلاح دیتی ہیں اور ہمارے والدین سے اچھا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہمیں صلاح
بالکل بالکل صحیح بات بالکل صحیح بات بے شک بالکل جب بھی کوئی مشکل ہو تو فیملی سب سے پہلے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی کھڑا نہیں میری ساتھ ہوتی ہے ہمیشہ
اس لیے مجھے فیملی کے ساتھ وقت گزارنا بہت پسند ہے
بالکل میں بھی یہی کرتا ہوں اگر میں بیزی بھی روٹین لگی گھر والوں کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے اور میں نکالتا ہوں
جی بالکل اللہ سب کو فیملی کے ان ا جی اللہ سب کے پریوار کو خوش اور صحت مند رکھے
آمین اور اور ہمیشہ اپنوں میں محبت اور اخلاص بنائے رکھے
جی امین یہی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے
جی سب سے بڑی دولت تو یہی ہے پیار محبت اجلاس ایک دوسرے کا
جی بالکل
ب اس سے م دولت کی ہوک ہے انسان کا اخلاص ھی اس کے ساتھ جاتا ہے
جی جی ہاں علی آ خاص کر جب کوئی بزی ہو باقی سب ان
نام نہیں
بٹ تے لیتے سو ری امم چلیے آگے کنٹینیو کرتے ہیں
کل تم نے کہا تھا ایک تمہاری فیملی میں سب ایک دوسرے کی کافی ہیلپ کرتے ہو
ہاں ہاں خاص کر جب کوئی میں تو مصروف ہو باقی سب اس کن کام بانٹ لیتے ہیں
یہ بہت اچھی بات ہے میرے گھر میں بھی اگر امی تھک جائیں تو بہن ان کی مدد کرتی ہیں
ماشاء اللہ تمہاری بہن کس کلاس میں ہے
وہ کالج فرسٹ ایئر میں ہے
اچھا پھر تو گھر اور پڑھائی دونوں سنبھالنا مشکل ہوتا ہوگا
ہاں لیکن امی اس کو زیادہ پریشر نہیں دیتی ہیں پڑھائی پر ہی زیادہ دھیان دینے کو
اچھا اچھا امم میرے گھر میں بھی امی پہلے پڑھائی کو وہ زیادہ امپورٹینس دیتی ہیں
تمہارے ابو کس طرح کی آ تمہیں صلاح دیتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ اس فیملی ہاں ہاں وہ کہتے ہیں کہ فیملی کی عزت اور تعلیم دونوں ضروری
بہت اچھی بات ہے بہت اچھا مشورہ دیتے ہیں وہ
اور تمہارے ابو تمہیں کیا مشورہ دیتے ہیں
وہ تو مجھے ہمیشہ کہتے ہیں کہ سچ بولنا اور گھر والوں کا خیال رکھنا چاہیے ہمیشہ کبھی جھوٹ نہیں
جی یہ جی یہ تو بہت اچھی بات ہے اس سے جو انسان یہ ویلیو ان انسانوں کی ایک اسٹرانگ بنتی ہے
بالکل ویسے تم لوگ ڈنر ساتھ کر تے ہو یا الگ الگ کرتے ہو کیسے کرتے ہو
ہاں ہاں جتنا ممکن ہو سکتا ہے ہم ساتھ بیٹھتے ہیں اور رات کا کھانا جو ہے ہم لوگ ساتھ میں ہی کھاتے ہیں
ہمارے یہاں بھی یہی طریقہ ہے سب ساتھ مل
اچھا
مل کر بیٹھ کر اٹھاتے ہیں
امم آپ جو فیملی یہ جو رات کا کھانا ہے سب اپنے دل کی باتیں شیئر کرتے ہیں وہ جب اس ٹائم کھانا کھاتے ہیں
اسی سے تو آپس میں پیار محبت اور جو ہماری کاؤنٹنگ ہے وہ ایک مجبوط ہوتی ہے اور فیملی رشتے اچھے
جی جی ہاں اور سچ اور چھوٹی بہن بھی بہت مذاقیہ کہانیاں سناتی ہے ہمیں
جی جی ہاں میرے یہاں بھی ایک چھوٹے بچے کی وجہ سے بھی گھر میں کافی ہنسی مذاق رہتا ہے
اچھا اچھا اچھا چھوٹے بچے تو گھر کی رونق ہوتے ہیں
بالکل صحیح
ویسے تم لوگ کسی فیملی ٹرپ پر گئے ہو ابھی کبھی جلدی میں
پچھلے مہینے ہاں ہاں پچھے مہینے ہم سے ہل اسٹیشن گیے تھے وہاں گھومے تھے ہل اسٹیشن پہ کافی اچھا لگا تھا وہاں
واہ فیملی ٹرپ کی میموریز الگ ہی ہوتی ہیں مطلب ہل اسٹیشن پے جاؤ تو بہت اچھا لگتا ہے
ہاں ہاں ہاں میرے بیگ میں بہت سارے فوٹو بھی لیے تھے
اچھا ہوں میرے ابو اور میرے ابو بھی اور ہر ٹرپ میں فوٹو لیتے رہتے ہیں ان کو بہت شوق ہے فوٹو لینے کا
پھر تو تمہارے گھر میں اچھا فوٹو ا البم ہوگا
ہاں ہاں ہاں بہت کافی بہت بڑا ہو گیا ہر جگہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کے فوٹو ان کے پاس ہوتے ہیں تو فم کافی بڑی البم ہے ہمارے پاس
اچھا فیملی کی پرانی فوٹو دیکھنا مجھے بھی پسند آتا ہے اور ٹائم بھی پاس ہو جاتا ہے پرانی یادیں یاد کرنی ہو تازہ کرنی ہو تو البم دیکھ لیتا ہوں تازہ ہو جاتی ہیں اور اچھا لگتا ہے
جی مجھے بھی انہیں دیکھ کر جو ہے بچپن یاد آ جاتا ہے اپنی فوٹو دیکھ کر
اچھا ہماری سب سے پسندیدہ ا فیملی میموری کیا ہے
سب سے ون عید پر سب جو کزنس ہوتے تین چچرے بہن بھائی ان کےساتھ ملنا
اچھا تمہارے یہاں بھی عید پر گھر بھرا بھرا سا لگتا ہے
جی جی بالکل امی اور خالہ مل کر اتنے پکوان بناتی ہیں کہ ایک کچن بزی رہتا ہے
اور بچے عیدی کا انتظار کر
چلیے ہاں ہاں بس یہی ہے سب کچھ چلتا رہتا ہے بس اچھا لگتا ہے فیملی کے ساتھ ٹائم بتانا چلیے پھر کرتے ہیں بات
جی جی جی انشاء اللہ
ہاں اوکے اللہ حافظ